السلام علیکم وعلیکم السلام پاکو بولو
کیا حال ہے
کیا
کہاں ہو آپ
میں گھر پر ہوں
کیا کر رہے ہو گھر پہ
میں ابھی چائے کا ویٹ کر رہا ہوں
آپ نے چائے پی
نہیں پ
آپ کام سے کتنے بجے آئے
میں آیا ابھی ساڑھے سات
صبح کتنے بجے جاتے ہو
تو بہ جاتا ہوں میں ساڑھے آٹھ
آپ کو کام پہ آج چھٹی نہیں تھی آج جو سنڈے تھی
چھٹی نہیں چھٹی وٹی نہیں
کیوں نہیں تھی
ہمیں سنڈے کو جانا ہوتا ہے
اچھا
ہ
اور گھر پہ کون کون ہے
گھر پہ سارے
کون کون
بی کے کبور بال
اچھا
ہچ
آوج کیا پکا ہے
آج بریانی بنائی ہے
کون س دریےی
بریانی کون سی ہوتی ہے
چکن کی ہوتی ہے مٹن کی ہوتی ہے
مٹن کیا ہاں
اچھا وہاں سے مٹن ملتا ہے مٹن تو نہیں آ رہا ہے بہت ٹائم سے
یہاں مل رہا ہے
اچھا ہڑتال تھا نا مٹن ڈیلرس نے ہڑتال کیا تھا وہ کھل گیا آپ
ہاں وہ شاید کھل گیا ہے نہیں ہمیں عیدگاہ مٹن
اچھا اور
اور
اور بولو
اور کیا بولوں
وہ لوگ کچھ
ہ بولنے کے لیے ہو رہا ہونا بھی چاہیے کچھ
اچھا
ہاں
کا دماغ صرف گیم کے سائڈ ہوتا ہے
کیا ہوتا ہے آپ کا دیمار
گیم کے ساتھ
ہاں گیم کیسا ہو ہوتا
ہاں آپ پاگل ہو گئے ہو
ہاں نہیں وہ پاگل آپ ہو گیا ہو میں صحیح ہوںم
مجھے تو نہیں لگتا ہے مجھے تو لگتا ہے آپ گیم کھیل کھیل کے تو آگل ہو گئے ہو
نہیں وہ پاگل آپ ہو گئے وہ ٹینشن مت لو
ہ
میں دوائی لاؤں گا کل آپ کو وہی
اب ہزار روپئے ک دو کب دو گے
آاں
ہزار روپئے کاب دو گے
کون سے آزات
اس کو دینے ہیں نا پیسے اور تین ہزار
کہ حضار
ہزار ہزار ہزار نکالیں گے تینوں مجھے ابھی اس کو بھی بیس ہزار ڈالنے ہیں آپ
مجھے ہے ہی نہیں ہزار قسم
یہ تو لانا پڑے گا کہیں سے انہوں نے کیا بولا پانچ ہزار روپئے کا
سے مانگوں گا تو ہو جائے گا اس کو جو ہے
وہ کہاں اس کو کیا ڈالیں گے پھر اس کو پتہ ہے یہ کتنے کا آیا یہ سامان سارا
وہ ہے ہی نہیں میرے پاس ہزار میں کہاں سے با ہؤ
اکتالیس ہزار کا سارا سامان آیا
اچھا
ہاں اس کو بہت پیسے لگ گئے
ہی
اور کتو
اور کیا بتاؤں
ہاں کتنے بجے ب تو
کھانا کھاتا ہوں میں دس بجے
جیم جتے ہو
جم جاتا ہوں ہاں
کتنے بجے
یہ ساڑھے دس تک وہی سے آتا ہوں پھر گیارہ بجے کھانا کھاتا ہوں
آپ کوم کمرے میں پنکھا چالو رکھتے ہو
کس والے میں نے تو صبح بند کیا تھا تم ہی چڑھے ہو گے دوپہر کو
پرسوں تک روز کھلا ہوتا تھا وہ میں روز بند کرتا تھا ہاں ہاں جٹ
ہاں تم چڑھتے ہو دوپہر کو پھر چھوڑتے ہو کھلا پھر بولتے ہو میں نے رکھا کلا ہاں پتا ہے مجھے چڑھتے ہو دوپہر کو سونے پھر فین چالو رکھا پھر بول تو نال نہیں رکھا تھا چالو
ہوں ورنہ کیا کرتے ہو وہاں پہ میں نے پرسوں بھی دس بجے بند کیا
ہاں برابر خواب دھ کم کرو
ہوں
ہاں
آواز کتنا ٹیمپریچر تھا
آج تھی دپ بہت آج ٹپریچر پینتیس چونتی تھرٹی ٹو
تھرٹی تھرٹی تھری تھا آج پھر تو کل زیادہ تھا کل تھا چونتیس
اس بلی کو کیا ہوا ہے یہ پاگل ہو گئی ہے
کیاوا
انکو میو د خ رہیںے
اس کو باہر جانا ہے اس کو لوا لگا ہے باہر جانے کا
تو توو
آ
ون ڈر کی ٹو
کیسکناا کیا بول رہا ہے
اس کو لے جا کرو باہر
تم لے جاؤ باہر میں
یہ بھی ٹانگ آتی ہے دن بھر
اچھا
تم کتنے بورنگ ہو
تم کتنے بورنگ ہو
تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ تمہیں ترییکہ نہیں ہے بات کرنی
ہاں بولو نا
کیا بولوں
تو میں ک دم بورورنگ ہو
چنا کرنا کااتھی سے سیدھے بات کرو
میں بول رہا ہوں تم کتنے بورنگ ہو
وہ تو تم ہو
ہاں مجھے پتا ہے
ہوں ابھی اگر بولیں گے گیم کھیلو ابھی دس دس ہاتھوں سے کھیلو گے
ہاں دس دس سات ر کیوں نہیں کہہ لوں گا
کھیلتی تو ہوتا ا ساروں سے
ہاں
مہینے میں کتنے دن چھٹی ہوتی ہے
مہینے میں دو
اس مہینے کوئی چھٹی کی آپ نے
فی الحال نئی ک
اچھا
ہ
تو کرنی تھی کبھی
وہ کہاں دیتے چھٹی بولتے صرف دو دن چھٹی دیتے انہیں
تو بول جب انسان یہاں سے ان کو بولے گا کہ میں نے ابھی کوئی چھٹی نہیں کی ہے ہند اس مہینے تو کیوں نہیں دیں گے
ہاں وہ بھی ہے اب دیکھیں گے کیا ہوگا
جب انسان بولے گا ہی نہیں تو ان کا کیا جاتا ہے ان کا تھوڑی نا نقصان ہے اگر تم چھ چھٹی نہیں کرو گے تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے ان کا فائدہ ہی ہے
ہاں ہ
ان کا تو کام نکلتا ہے ان کو اپنے کام سے مطلب ہے
ہاں ان کو اپنے کام سے مطلب بالکل نہیں ہے باقی کا کچھ اس لیے وہ چھٹی چھٹی کا راستہ نہیں دیتے زیادہ
ان کا کام نکلا باڑ میں جائے سارے پ
ہ
اسی لیے خود رکھنا ہوتا ہے کہ میں نے اس مہینے کوئی چھٹی نہیں وہاں پہ باقی چھٹی نہیں کرتے
ہ
ہر کوئی اٹھا ہوگا چٹی
ہاں کرتے مگر کام کم کرتے اس
تم کیوں نہیں کرتے ہو
ا کام ہوتا ہے تو چھٹی کیسے کروں گا
تو ان کو کام نہیں ہوتا ہے
وہ بھی تبھی کرتے ہیں چھٹی جب وہ ضروری چھٹی ہوتی ہے
اچھا ورننا نہیں کرتے ہے
ہاں وارمار میں س تم کہاں ہو ابھی
میں اوپر ہوں
تمہیں کھانا نہیں کھانا
ہاں سیڈیم پہ
تو آ جاؤ فائ یہ یہ کیا یہ کیا کاٹ رہا ہے
ہاں
کاٹنے کی آواز آ رہی ہے کچھ
یہ میں اس کو کر رہا ہوں کہ ان کو
کس کو
گیم کو
اچھا گیم کو مجھے لگا تم اس کا یہ کر رہے ہو ٹی سا بلی کا
ہوں اس کے لیے تو میں نے تمہیں رکھا ہے
ہاں پتاا
تو کر لو پھر اس کی ٹی صاف جلدی سے
ام کر
ورنت میں تنخواہ نہیں ملے گی
اچھا
ہاں
اچھا
پھر کون د گا تم ت کہ
ہ
بنا کام کے کوئی تنخواہ نہیں ملتی ہے یہ بات تو تمہیں پتتا ہوگی پتاہ ہے کہ نہیں ہے
اپنا بول رہے ہو
کوئی بھی پیسے نہیں ملتے ہیں
تم اپنا بول رہے ہو
ہاں ہمچ ای س
تم نہیں دیتے تنکھاہ کی کہ تم بیٹھے رہےتے ہو
ہوں تماری طرح
ہاں اچھا
تم اتنا کیوں بیٹھے رہتے ہو
ہوں تمہاری طرف بیٹھا رہتا ہوں آپ کا
بیٹھے تو رہتے ہو
تم سے ہی سیکھا میں نے بیٹھنا
ہوں تمیں کاہلے سے عادت تھی بیٹھنے کی چلو بیٹھو آپ
ٹھیک ہے بیٹھو پھر سے کال نہیں کرنا مجھے